ہیلو السلام و علیکم سلمان بھائی
وعلیکم السلام رحمت اللہ فیروز میاں کیسے ہیں آپ
الحمد للہ سب اللہ کا کرم ہے آپ سنائیے کیسے ہیں کافی دن بعد بات ہو رہی ہے
جی بھائی جان دکان اور گھر کے کام میں تھوڑا بیست تھا آج سوچا سب سے پہلے آپ کو ہی فون کروں
بہت اچھا کیا میں بھی کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں
ہاں گھر میں سب لوگ کیسے ہیں امی ابو بچے سب ٹھیک ہیں
الحمد للہ سب خیریت سے ہیں ابو صبح کھیت چلے جاتے ہیں امی گھر کا کام دیکھتی ہے بچے بھی اسکول مدرسے جا رہے ہیں
ماشاء اللہ اللہ سب کو صحت مند رکھے
آمین آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں بھائی جان
الحمد للہ سب ٹھیک ہے بچے چھٹی میں خوب کھیل رہے ہیں بھاابھی بھی گھر میں کام میں لگی رہتی ہیں
اچھا ہے بھائی پریوار خوش رہے سب سے بڑی نعمت اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی
بالکل بالکل صحیح کہ آپ نے
اور دکان کیسا چل رہا ہے
الحمد للہ ٹھیک چل رہی ہے کبھی کام زیادہ ہوتا ہے کبھی تھوڑا کم لیکن اللہ کا شکر ہے کہ روزی چل رہی ہے
محنت کرنے والے کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا بھائی جان
بالکل بھائی جان بالکل
اچھا اس بار عید کیسی رہی
ارے بہت اچھی رہی صبح جلدی اٹھیں نہا دھوا کر نئے کپڑے پہنے پھر عیدگاہ جا کر نماز پڑھی نماز کے بعد سب لوگوں سے گلے ملے
واہ واہ ماشاء اللہ بھائی ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوا نماز کے بعد محلے کے سبھی لوگ ایک دوسرے سے ملے بچوں نے خوب بچوں نے خوب عیدی لی اور سوئیاں خوب چلی
میرے چھوٹے بیٹے نے تو نماز سے لوٹتے ہی کہا ابو میرے عیدی کہاں ہے
ہاں بچوں کو تو عید کا سب سے زیادہ انتظار عیدی کے لیے ہی رہتا ہے بھائی جان
بالکل بالکل پھر گھر پر رشتے دار آنے لگے پورے دن مہمانوں کا آنا جانا لگا رہا
ہمارے یہاں بھی چاچا ماما پوفا سب آئے تھے امی نے سیوئیاں بنائی تھی سب نے مل کر کھانا کھایا
ا وہی تو مزہ ہے عید کا اصلی مزہ یہی ہے پورے پریوار کے ساتھ سمے بتا بتانے کا موقع ملتا ہے
ہاں بھائی جان صیح کہا آپ نے آج کل سب اپنے اپنے کام میں وست رہتے ہیں تہوار ہی ایسا سمے ہوتا ہے جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں
بالکل بالکل بھائی جان ویسے رمضان اس بار بہت جلدی نکل گیا
ہاں بھائی پتہ ہی نہیں چلا کب پہلا روزہ آیا اور کب عید آ گئی معلوم ہی نہیں چلا بھائی جان
ہ اس بار آپ نے پورے روزے رکھے ہیں
جی جی جی الحمد للہ پورے رکھے کوشش کی نماز بھی جماعت سے پڑھوں
ماسا اللہ اللہ قبول فرمائے
آمین آپ نے تاراوی کہاں پڑھی
اپنے محلے کی مسجد میں وہاں اچھا ماحول رہتا ہے بچے بھی ساتھ چلے جاتے تھے
واہ بھائی جان ہمارے یہاں بھی مسجد میں اچھی بھیڑ رہتی تھی افطار کے سمے سب مل کر بیٹھتے تھے
یہی تو رمضان کی سب سے اچھی بات ہے امیر غریب سب ایک ساتھ بیٹھ
ہ ہوگ ت مارا بالکل بالکل ویسے اس بار آپ نے جکات بھی نکال دی
جی ہاں رمضان کیا آ بقری دنوں میں نکال دی تھی کوشش رہتی ہے کہ ضرورت مند لوگوں تک مدد پہنچے
سبحان اللہ اللہ کبول فرمائ
امین ویسے فیروز بھائی اس بار محلے میں عید کا میلہ لگا تھا کیا
ہاں چھوٹا سا میلہ تو لگا تھا بچوں کے لیے جھولے تھے کھلونے تھے تھے کھانے پینے کی دکانیں بھی لگی تھیں
میرے بچے بھی میلا جانے کی جیت کر رہے تھے پھر شام کو انہیں لے گیا گھمایا پھرایا ان کی پسندیدہ چیز دلائی بچے بہت خوش ہو گئے
بالکل بالکل ویسے آج کل اسکول کی چھٹیاں بھی چل رہی ہے نا
ہاں ہاں ہاں ہاں اس لیے بچے دن بھر گھر میں شور مچاتے رہتے ہیں
ہمارے گھر کا بھی یہی حال ہے
اچھا فروز بھائی آپ نے بتایا تھا کہ اس بار آپ اپنے بزنس میں کچھ نیا کرنے والے ہیں کیا سوچ رہے ہیں کوئی نیا سامان لانے کا پلان ہے یا دکان کو تھوڑا اور بڑھانے کی تیاری چل رہی ہے ہ ویسے میں بھی اپنے کاروبار میں کچھ بدلاؤ کرنے کی سوچ رہا ہوں تاکہ گراہکوں کو اور اچھی چیزیں مل سکے
وہ واہ واہ سبحان اللہ جی بھائی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اس بار دکان میں تھوڑا نیا سامان رکھوں آج کل لوگ نئی ڈیزائن اور اچھی کوالٹی دیکھتے ہیں
بالکل بالکل پہلے لوگ صرف کپڑا دے کر خرید لیتے تھے اب ڈیزائن رنگ اور سلائی بھی دیکھتے ہیں
ہاں ہاں اور اگر دکان پر اچھا ویوہار ملے تو گراہک دوبارہ ضرور آتا ہے
صحیح کہا آپ نے بھائی جان میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر گراہک سے پیار سے بات کروں اگر کسی کو سامان پسند نہیں آتا تو آرام سے دوسرا دکھا دیتا ہوں
یہی بات آپ کو سب سے الگ بناتی ہے آج کل کچھ دکاندار جلدی غسہ ہو جاتے ہیں
بھائی جان غصے سے کاروبار نہیں چلتا مسکرا کر بات کرنے سے گراہک بھی خوش رہتے ہیں
بالکل بالکل میرے ابو بھی کہتے ہیں کہ ایمانداری اور اچھا ویوہار اس سب سے بڑا وگاپن ہوتا ہے
بہت اچھی بات کہی انہوں نے
ویسے آپ کی دکان پر سب سے زیادہ کون کون آتا ہے
ہر طرح کے لوگ آتے ہیں گاؤں سے بھی آتے ہیں اور شہر سے بھی عید کے سمے تو اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ بیٹھنے کا بھی سمے نہیں ملتا
ماشاء اللہ اللہ اور برکت دے آپ کو
امین اس بار سوچ رہا ہوں کہ بچوں کے کپڑوں کی نئی ویرائٹی بھی رکھوں
اچھا رہے گا بچوں کے کپڑے ہمیشہ بکتے ہیں
اور کچھ اچھے عطر بھی منگانے کا سوچ رہا ہوں
شبحان اللہ ا طر بھی اچھا چلن ہے لوگ تحفے میں بھی لے جاتے ہیں
بالکل بالکل بھائی جان
اچھا بھائی آپ نے پچھلی بار دبئی جانے کی بات کی تھی کچھ تیاری ہوئی
جی جی پاسپورٹ بنوا لیا ہے اب آگے کی جانکاری لے رہا ہوں اگر سب ٹھیک رہا تو اگلے سال جانے کی کوشش کروں گا
تو بتائیے گھومنے کے لیے یا کام دیکھنے کے لیے
دونوں تھوڑا گھومنا بھی ہے اور وہاں کے مارکیٹ بھی دیکھ لیں گے
میرے چچرے بھائی بھی دبئی میں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں ہر کام سمے سے ہوتا ہے
میں نے بھی یہی سنا ہے وہاں صفائی بھی بہت رہتی ہے
ہاں ہاں اور قانون کا بھی بہت دھیان رکھا جاتا ہے
صحیح بات کہی آپ نے بھائی جان نئی جگہ جانے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے
اگر وہاں سے اچھے کپڑے کا سمپرک مل جائے تو آپ کے بجنس کے لیے بھی اچھا ہوگا
بالکل بالکل بھائی جان میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ وہاں کے مارکیٹ دیکھ کر سمجھوں کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں
ہاں ہاں آج کل تو کئی لوگ ودیش سے سامان منگا کر یہاں بیچتے ہیں
ہاں لیکن پہلے جانکاری پوری ہونا ضروری ہے نا
ہاں اگر دبئی کے بعد کہیں اور جانے کا موقع ملے تو کہاں جائیں گے بھائی جان
میرا تو بہت من ہے کہ ترکی جاؤں وہاں کی مسجدیں اور پرانی عمارتیں دیکھنے لائق ہیں
میں نے بھی ویڈیو میں دیکھا ہے بہت سندر جگہ لگتی ہے
ہاں اور سعودی عرب جانے کی بھی بہت خواہش ہے
عمرہ کے لیے
جی بھائی جان جی جی دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ آپ اپنے گھر بلا لے
آمین میری بھی یہی تمنا ہے
جب بھی کعبا شریف کی تصویر یا ویڈیو دیکھتا ہوں دل بھر آتا ہے
بالکل بالکل ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے
ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن ہم دونوں ساتھ عمرہ کریں گے
ان شاء اللہ بہت اچھا رہے گا
ویسے آپ کے دبئی والے بھائی کب واپس آئیں گے
شاید اگلے سال چھٹی میں آئیں گے پچھلی بار آئے تھے تو سب کے لیے کھجور عتر اور کچھ کپڑے لائے تھے
اچھا ان سے مل کر بدیش کی باتیں سننے میں مزہ آتا ہوگا
ہاں ہاں انہوں نے بتایا کہ محنت کرنے والوں کی وہاں کافی قدر ہوتی ہے
محنت کہیں بھی بیکار نہیں جاتی
ہاں بھائی جان بالکل
ابھی کیا کر رہے ہیں
ابھی تو چائے پی رہا ہوں گھر والے بھی بیٹھے ہیں
او ہو ہمارے یہاں بھی ابھی چائے بنی ہے
اگر آپ پاس میں ہوتے تو ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور آرام سے باتیں کرتے
بالکل بالکل بھائی جان فون پر بھی اچھا لگ رہا ہے لیکن سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے
صحیح کہا آپ نے ویسے آپ نے کھیتی کا کام بالکل چھوڑ دیا یا کبھی کبھی جاتے بھی ہیں
ارے دکان کی وجہ سے سمے کم ملتا ہے لیکن جب چھٹی ہوتی ہے تو ابو کے ساتھ کھیت دیکھنے ضرور چلا جاتا ہوں وہاں جا کر من بھی شانت ہو جاتا ہے
بالکل بھائی کھیت کی ہوا ہی الگ ہوتی ہے صبح صبح جب جاتے ہیں تو من بھی خوش ہو جاتا ہے
صحیح کہا آپ نے شہر کی بھاگ دوڑ سے الگ وہاں سکون ملتا ہے ابو کہتے ہیں کہ کھیتی چھوڑنی نہیں چاہیے
ہمارے یہاں اس بار دھان کی فصل ٹھیک ہوئی ہے بس بارش سمے پر ہو جائے تو اور اچھا رہے گا
انشاء اللہ اللہ رحمت کی بارش دے گا کسان کی پوری امید موسم پر ہی رہتی ہے
ہاں محنت تو پوری کرتے ہیں لیکن آخر سب اللہ کی مرضی سےح ہی ہوتا ہے
بالکل بالکل بھائی جان ویسے دکان اور کھیتی دونوں سنبھالنا آسان نہیں ہے
صحیح بات ہے لیکن محنت کرنے والا ہر کام سنبھال لیتا ہے
یہی کوشش رہتی ہے بھائی جان
سلمان بھائی یاد ہے بچپن میں عید سے پہلے ہم لوگ بازار جاتے تھے
ارے ارے کیسے بھول سکتا ہوں نئے کپڑے لینے کا کتنے